ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
اب ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں ہاں آپ کو ابو ادھر ہی بیٹھا ہے نا یہ ہنس رہا ہے اس لیے
اچھا ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے
پتا نہیں ان کو کیا لگ رہا ہے اچھا کیا بنائی تھی سبزی
سبزی ساگ آپ کھاؤ گی
نہیں نہیں مجھے ساگ نہیں کھانا ہے
کیوں
آپ کیوں بول رہی تھی میں بزی ہوں
کیوں آپ ویجیٹیرین نہیں آپ ویجیٹیرین ہو سوری اچھا ٹھیک تو آپ نے لاؤڈ اسپیکر پہ رکھا ہے
نہیں پھر کہاں اس کو یہ اچھی آواز آئے گی
اچھا ٹھیک تو پھر ہنس کیوں رہا ہے
ہم اسی کی بات ہی کر رہے تھے نا کام کی اس لیے
اچھا ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں خوش ہو گیا بیچارا
ہاں
اچھا اور انس ٹھیک ہے اب
ہاں وہ ادھر ہی ہے نا وہاں آئے گا نا ابھی انکل کے ساتھ ہی
اچھا ٹھیک ہے اور
اچھا یہ کس کو
کچھ نہیں میں نے کہا انس کو کتنے دنوں تک چھٹی ہے
اس کو ابھی ہو گئے ہے نا دس دن کے لیے چھٹی آں
آپ دوسرے روم میں جا سکتی ہو
ہاں یہاں سے آواز ہے ہے نا ٹھیک ہے اجے دیکھو کیڑا ہے یہاں سے نا یہ بڑا ماموں ہے نا یہی بکواس کرتا ہے
اچھا اس کو زا ہاں ہاں اس کو زیادہ بکواس ہے آج کل
ہاں زیادہ کٹ کرتا ہے باتیں کرتا ہے یہاں پہ شور آ رہا ہے نا ریزرو ہے نا ادھر ہی ہاں میں نے سوچا اب چلو آپ بیٹھے ہیں تو اب میں نے کیا نا بسما کا یہ میں بسما کا اکاؤنٹ دیکھ رہی تھی اس نے کیا ہے نا چھ ٹاسک کمپلیٹ تو اس کا میں نے اکاؤنٹ پہ یو پی آئی آئی ڈی ڈالا اب میں تھی نا ادھر اس کو مت آتا اس کو بارہ ساڑھے بارہ سو آئے ہیں
اچھا اس کو آئے ہیں اتنی جلدی
ہاں یہ جو جلدی ہے نا اس کو پروسیس میں ہے دو تین دن کے بعد اس کو پھر کریڈٹ ہوگا یہ دکھا
اچھا ٹھیک ہاں ہاں ہاں اس نے کتنے ٹاسکس کیے تھے چھ
اس نے ابھی چھ ہی کیے ہیں لیکن اس نے کی ہیں یہاں ریسیور کا بھی ا اور ادھر سے خود کے بھی ٹاسکس کی ہیں نا اس نے یہ دونوں کا ایڈ ہوتا ہے نا اس میں
جو پتہ ہے
آپ نے کتنے کمپلیٹ کیے کل دو ہی کیے نا آپ نے شاید
ایک ہی کیا آج ایک کل ایک بس
اور کسی کے ساتھ ہم نے کیا ہی نہیں مات
نہ نہ
میں نے اس کو بولا نا آپ بسما کے ساتھ کرو میں میں اس کو بسما کو بولا نا میں نے آپ اس کے ساتھ پانچ کرو یہ وہاں سے آپ کو پانچ کرے گی آپ اس کے ساتھ یہاں سے پانچ کرو
کوئی بات نہیں ہم وہ بعد میں کریں گے اب جتنے بچیں گے اتنے میں کروں گی اس کہ جتنے بچیں گے یہ میرے ہاں مجھے آیا سم اچھا ٹوٹل تیس آتے ہیں
ہاں ادھر ادھر سے کر کے ہاں ٹھیک کیا پانی کی ساتھ کرتی ہو آپ کہاں بیٹھی ہو باہر پول میں بیٹھی ہو
ہاں ہاں
کپڑے لگا کے
ہاں تومت پاگل ہوگیی ہو ہاں گرمی بہت ہے
کے ساتھ ہی میں وہاں پہ پول میں بیٹھتا پانی پہ پا اف اس کے ساتھ افیہ کے ساتھ ہی
ہاں ٹھیک افیہ کی سات ہی
ہوں
اچھا ٹھیک ہاں یہاں پہ کل زنیرا بھی آئے گی
کل زنیرہ بھی آئے گی
ہاں اس کو بھی کل آنا
بس اب ہو گیا آنس خوش اس کی فرینڈ آئے گی
ہاں کل آئے گی وہ
کھیلیں گے نا یہ پھر آج کٹائی وٹائی کرے گا سجائے گا خود کو
اچھا ہاں امپرس کرے گا
ہاں یہ ہے نا اس کا بائس یہ ہے نا اس کا بھائی اس کی بہن آئے گی آپ کا اس کو مزہ آ گئی انجوائے کریں گی چھٹی ہو گئی نا اب اچھا اس لیے بھیجا نا میں نے اس کو پا پر میں نے سوچا اب یہ ٹیوشن جاتا ہے در اس گاہ جات تا ہے اسکول جاتا ہے اب چھٹی ہوگئی لیکن میری ایک ہی بات نہیں مانتا یہ کٹائی نہیں کر تا ہے مجھے اس سے اتنا غصہ آتا ہے دیکھو جیسے اس کی طرف دیکھو چور لگ رہا ہے یہ
اب یہ کرے گا یہی پہ ہم کریں گے اس کو ادھر ہی ہم اس کو ادھر ہی کریں گے کٹائی
ہاں میں نے بولا تھا پاپا کو مگر اس نے بولا وہ پاپا کا لیٹ آیا صبح میں جلدی نکلا تو انس بول رہا ہے میں نے کیا ہوتا کٹائی اب یہ آئے گا نا ان انکل کے ساتھ انکل نے اس کو بولا میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں آج میں آپ کو پائدل لے کے چلوں گا پوں پور ہاں گاڑی میں نہیں جڑینگے آج میں آپ کو سمجھ آئے گا اب کیا ایکسرسائز ہوگی اچھا آپ جلدی آے تو اب آئے گا نا اسی کے ساتھ ان کو لگے گا نا ٹائم
ہوں ہاں
تو پھر جائے لے کے جائے گا اس کو پاپا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو کال آ رہی ہے
یہ کر رہی ہے وہ فون نشاط کی مجھے
جو ابھی والی تھی
نہیں وہ آنے والی ہے شاید میں نے اب بسما کو بولا آپ اس کو کال کرو یہی کاریہ کا کر را ہی ہے فون کرے فون
اچھا ٹھیک ہے میں نے اس کو کی تھی کال اس نے مجھے بولا میں ابھی کھانا کھا رہی ہوں میں بعد میں کروں گی تب سے ایک گھنٹہ ہو گیا کیا نہیں اس نے نہیں کیا فون
دیا تھا نمبر پتہ آج اصل میں آج اتوار نا سارے ہے نا گھر پہ
بزی ہاں میں آ لیکن آج ہی فری ہوں
ہاں مجھے پتا اب آپ آج ہی فری ہو لیکن آپ کرنا پتا کیا کرنا آپ ا آ ایک تو آپ اپنے پانچ کرنا پہلے بسما کے ساتھ پھر وہ کرے گی نا آپ کے سا ہاں پھر اور کریں اور میرے ساتھ کرو گے پھر شام کو پھر پھر آپ کو یو پی آئی کا یہ د شو ہوگا وہاں پہ
ٹھیک ہے وہ میں خود بھی دے سکتی ہوں
ارے وہ آپ کو خود کا دینا ہے آپ گوگل پے چلاتی ہو نا
ہاں سارا یو پی آئی بھی گوگل پے بھی
ہاں یو پی آئی میں ہوتا ہے نا وہ وہ آئی ڈی ہوتا ہے نا وہی ڈالنا ہے وہاں یو پی آئی آئی ڈی ہاں جو نام ہوتا ہے وہ آ
اکؤنٹ نمبر ڈیٹیل ڈالنا ہے ک
نہیں نہیں نہیں وہ ہوتا ہے نا وہاں پہ مدیحہ یو پی آئی آئی ڈی پہ آپ کا س کینر پہ کیا نام آتا ہے آپ کا
میر مدیحہ
میر مدیحہ ایٹ دا ریٹ آف ہوتا ہے نا وہ ون فور وٹ کچھ وہی وہی ڈالنا ہے بس
ٹھیک ہے
ہوں
یہ م ٹھیک ہے یہ فر مت یہ ف ر مت کاٹ ہوتے ہیں واپس کہ نہیں
مطلب کیا کٹ ہوتے ہیں
پیسے واپس کٹ ہوتے ہیں
پیسے کیوں کٹ ہوں گے جتنا آپ کو پروسیس میں ہاں پیسے اس کے کٹ ہوگی یہ چیک ہو ہوتا رہا اگر شور وور ہوگا وہ پھر ریجیکٹ ہوتے ہیں کچھ منٹ کچھ کچھ منٹ جتنے ایپرو ہوں گے ان کی پیمنٹ آتی ہیں پیسہ نہیں کاٹتے ہیں جتنے پیسے آپ کو وہاں پہ پہ دکھائیں گے نا ایپ پہ اتنی برابر آپ کو اکاؤنٹ میں آتی ہیں
اچھا ٹھیک ٹھیک
ایسے ہی جیسے میں نے بسم کا ابھی دیا اس کو پہلے دو روپئے آئے ویریفیکیشن کے لیے اس کے بعد اس کو کھا ہے وہاں پہ پروسیس میں آپ کو ساڑھے بارہ سو ہے
اچھا اچھا ٹھیک ویسے
اکاؤنٹ میں ہاں وہ اس کے اکاؤنٹ میں جب آئے گا نا پھر اس کےبچ چھے ہوئے ہیں نا کمپلیٹ پھر جب یہ اور کام مطلب اپنی ٹاسکس کرے گی اس کے بعد اس کو وہاں پہ اور شو ہوگا ایپ میں کتنا آپ کا پروسیس میں اور کتنی پیمنٹ آپ کا جاکے جتنا ہوتا ہے نا اتنی پیمنٹ آتی ہے ساتھ ساتھ جتنا چیک ہوتا ہے اتنی پیمنٹ آتی ہے ہاں یہ ایک ساتھ پیمنٹ ہوتا اتنا ہوتا پروسیس میں ہوتا ہے ہمیں
امم اور آپ یہاں نہیں آؤ گی پامپور
ہاں آؤں گی نا جب میں بول رہی تھی نا اس کو کی یہ سال کرو گی تو آؤں گی
ایک سال آپ اس کا ویٹ کر رہی ہو
ایسے پھر میں اس لیے بول رہی ہوں کہ پھر کہا نا دوبارہ آنے دیں گے آپ پاس ہوئی تھی تو آپ وہ جاؤ گی ہاں اس لیے
اچھا ٹھیک اب آپ آ
میری فرینڈ بھی تو
کون فرینڈ
آپ ہی نے جو بولا ویڈیو کال پہ ہاں ہاں ہاں اچھا ٹھیک ہے ہاں
یہ کیا رضا کیا بول رہی ہیں
یہ کردی اسے ڈرتے یہ کہ مجھے جانا ہے پامپور کے انکل کے پاس مجھے اس سے ڈر لگتا آ اس سے انک بڑے ماموں سے اس کو ڈر لگتا ہے
اچھا ٹھیک ماموں سے ڈر لگتا ہے اس کو انکل کے پاس جانا ہے
ہاں ابھی یہ کھیل رہی ہے ادھر ہی یہ کیا بول رہی
یہ اکیلے نہیں آ سکتی ادھر نہیں
یہی کہاں بیٹھے گی اس کو اتنی ہوش کیسے پھر یہ ڈھونڈے گی مجھے پھر روئے گی پھر کون لائے گا اس کو
اچھا ٹھیک
امم زنیرا بھی
زنیرا
کم کرو ہاں اس کو بھی ہوگی نا اب چھٹی
ہاں اس کو بھی آف
جی کتنا کھاتے ہیں باہر کا ان کو نہیں لانا زیادہ اس کو ہو گئی ہے نا تو پھر سسو کی پروابلم ہوتی ہے نا مطلب سسو کی پرابلم یہ بول رہے آپ جھوٹ بول رہے ہے اس کو ہوتی یہ سسو پرابلم مطلب میرا مطلب بار بار سسو کہانا
اچھا اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے
ہاں
وہ اسی سے ہوتا ہے اس کو پھر پرابلم ہے اس کو نہیں کھانا یہ دے جو کل خود گیا سائیکل پہ مجھے لانا ہے میرے ساتھ آ جاؤ
خود گیا سائیکل پے کیا لانے
کرکرے
کرکرے
ہاں
یہی بات میں نکالنے کے لیے میں نے جھوٹ بولا تھا اس کو سسو وسو نہیں آتا ہے نہ اس کو سسو پرابلم ہے
اچھا
یہ کھاتا ہے آپ کیا کھاتے ہو بازار کا آپ نے میں نے آپ کو بولا نا میں آپ کو ننیھال کا آپ جاننی دوں گی جب آپ باہر کا کچھ نہیں
اس نے کچھ نہیں کھایا میں بھی جھوٹ بول رہی تھی
کیا
اس نے کچھ نہیں کھایا میں بھی جھوٹ بول رہی تھی
دپائی اس نے کچھ نہیں کھایا میں بھی جھوٹ بول رہی ہاں ہاں سچ سامنے آیا تو جھوٹ بول رہی تھی
ہاں میں جھوٹ بول رہی تھی اس نے کچھ بھی نہیں کھایا چلو کاٹو میں کاٹتی ہوں میں